اورورحم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
تو بھائی جان آپ ٹھیک ہو گھر میں سے بھی ٹھیک کیا کیا ابو جان امی جان بابا جان
الحمد اللہ سب ٹھیک ہے بھائی جان آپ کے گھر میں سب کھہ رہے تھے
ہاں بھائی جان شکریہ اللہ تعالا کا سبھی ٹھیک ہے اس کے فضل و کرم سے تو آپ نے کھانا وانا کچھ کھا لیا اٹھے نہیں ان سے
نیم سے اٹھے بھائی جان بس ناشتہ کیا سوچا کہ اپ سے بات کر کے تھوڑا سا سیکھیے
چلیے بھائی جان یہ بہت ہی اچھی بات ہے آپ نے ایسا سوچا تو میں آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملبگ یہ کھیل کود کے بارے میں آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے مطلب کہہ بہت سے لوگ گھر بیٹھ گئے موبائل فونس کے ساتھ چلاتے رہتے ہیں کھیل کود تو وہ مطلب کہ مشروم مصروف ہے اس سے تو سپورٹس میں میرے بھائی کھیل کود یعنی سپورٹس ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے کھیل صرف دل لگانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ ہمارے جسم کوو صحت مند اور دماغ کوو
ہوں
مط کہ طاقتور بنااتا ہے تو جو لوگ روزانہ کوئی نہ کوئی کھیل کھیلتے ہیں وہ زیادہ تندرست تو اور خوش رہتے ہیں بھائی جان ہے نا
دیکھو بھائی جان آپ نے سپورٹرس کی بات کی تو ہمارے جو پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی ایک اسکیم وہ کی تھی نشا مکت ابھیان اس سے بھی ہمیں یہی سیکھنے کو ملا کہ جو آج کل کا یوتھ ہے اس کو مطلب ڈائیورٹ کرو آپ کھیل کود میں کیونکہ جب انسان ایک ہی جگہ پر بیٹھ تو اس کے من میں بہت سارے خ حالات آتے ہیں کچھ صحی بھی مطلب میگزیمم ٹائم اس کے دماغ میں گندے گندے خیالات آتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے جو ہمارا نوجوان ہے وہ پھر نشے نشے میں مبتلا ہوتا ہے بھائی جان جس کی وجہ سے ایک تو وہ تباہ اس کی زندگی تباہ اور اس کے گھر والوں کی بھی زندگی اور ان کی امیدیں جو اس نوجوان سے تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے بھائی جان اس لیے ہمیں چاہ ہمیں چاہیے کہ اپنے جو بچے ہیں اپنے مطلب جو ہمارے والدین ہیں ان کو یہ مطلب ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ اکیلے نہ بیٹھے وہ کن مطلب ان کے جو دوست ہے وہ کیسے مطلب وہ نشامت کرتے تو دیکھ کے اپنے بچے کو کسی کے ساتھ بھیجے
ہاں بجان تو اسی کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں مال کہہ بہت سے لوگ سارا دن موبائل اور کمپیوٹر کے سامنے گزارتے ہیں اس وجہ سے مطلب کہ جسم کمزور ہو جاتا ہے اور موٹاپا مطلب کہہ تھکان اور دوسری بیماریا پ مطلب کہہ پیدا ہوتی ہے تو اگر ہم صرف مطلب کہ روز تیس یا چالیس منٹس بھی مطلب کہ کسی کھیل کے لیے نکالے تو ہماری ماں کی صحت میں بہت بہتری آ سکتی ہے سپورٹ صحت ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے دل بہتر کام کرتا ہے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے اور جسم میں بھی مطلب کہ طاقت مطلب کہ آتی ہے تو روانہ کھیلنے سے انسان زیادہ چست اور مطلبكہ پرتی ی رہتا ہے تو کھیل کود صرف جسم کے لیے ہی نہیں ہے میرے بھائی دماغ کے لیے بھی بہت ہی فائدے مند ہیں جب ہم مل کہ کھیلتے ہیں تو تو دماغ کا دباؤ کم ہو جاتا ہے غصہ پریشانی اور اداسی کم ہوتی ہے تو انسان خود کو ہلکا اور مطلب کہ خوش محسوس کرتا تا ہے نا
ماشاء اللہ بھائی جان آپ نے صحیح بولا کہ جو انسان کا یہ جو اسٹریس لیول ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دیکھو اگر ہم بچوں کی بات کریں گے تو دن بھر ایک ہی جگہ پہ بس پڑھنا پڑھنا پڑھنا پڑھنے کا جو پریشر ہوتا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اس بچے کے دماغ میں ہوتا اوپر سے اگر وہ گھر پہ آئے گا گھر والے بولیں گے کہ پہلے آپ ہوم ورک یا کچھ بھی کرو پھر اس کے بعد جاؤ کھیلنے تو بچہ پھر نا بچہ چڑچڑا ہوتا ہے یا اچھے سے پھر فوکس نہیں کرتا تا اپنی پڑھائی پہ تو گھر والوں کو چاہیے کہ بچے کو زیادہ یہ زبردستی نہ کرے کہ بس آپ پڑھے پڑھو دیکھو صبح جاتا ہے بچہ اسکول وہاں سے آتا ہے چار بجے میں لگ بھگ پانچ چھ سات گھنٹے تو ہوتا ہے وہ پڑھائی کے ساتھ ہی تو گھر والوں کو چاہے بچہ آئے وہاں سے اس کو تھوڑا سا ٹائم دو وہ چاہے انڈور جائے یا وہ پلے گراؤنڈ میں جائے اس کو بولو کہ آپ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دو کھیل کود میں جس کی وجہ سے اس کا جو ہوگا د بھر کا وہ ختم ہو جائے گا پھر وہ اچھے سے مطلب ہوم ورک بھی کر سکتا ہے یا پڑھ بھی سکتا ہے
ہاں بائی جان
ہ
توو بائی جان اسی کےے ساتھ ساتھ مطلب کہ یہ جو کھیل کود ہے نا وہ ہمیں مطلب کہ محنت اور صبر کی بھی تعلیم دیتے ہیں ہر دفعہ جیت ملا کے ملنا ضروری نہیں ہوتا کبھی جیت ہوتی ہے اور کبھی ہار لیکن ایک مطلب کہ اچھا کھلاڑی ہار سے گھبراتا نہیں ہے وہ مطلب کہ اپنی غلطیوں سے سیکھ ہے اور پھر دوبارہ ان پر کام کرتا ہے محنت کرتا ہے تو اس لیے مطلب کہ ٹھیک ہے تو محنت کا پھل بھی میٹھا ہوتا ہے اویلیبل پائ جان تو مطلب کہ کھیل کود کھیل سے انسان مطلب کہ مطلب میں اتحاد اور مل جل کر کام کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے جیسے کہ کیا بہت سارے کھیل ہیں جیسے کہ ہے فٹ بال ہے کرکٹ ہے ہاکی مط جیسی ٹیم ٹیم گیمز ہمیں سکھاتے ہیں کہ سب کو مل کر ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کہ دینا چاہی ایک اور ایک مطلب کہ ا مطلب کہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس میں ان گیمس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی بندہ سب کچھ نہیں کر سکتا مطلب کہ ہر بندے کی اپنی ا اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہوتی ہے تو سپورٹ سے مطل انسان میں اتحاد اور مل جل کر کام کرنے کی عادت آتی ہے تو اسی کے سات س مطلب کہ مطلب کہ کھیل سے وقت کی قدر بھی مطلب کہ آد یہ ہر میچ اور ہر پریکٹس کا ایک وقت ہوتا ہے تو جو وقت کا پابند ہوتا ہے وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے نا بھائی جان
ماشاء اللہ بھائی جان آپ نے یہ بات بولی کہ انسان ایک تو اتحاد بڑھ جاتا ہے لوگوں کے درمیان اور دوسری بات آپ نے بولا ہے کہ کھیل کود میں انسان سیکھتا ہے کہ ہر باری اس کی جیت نہیں ہوگی یہ نا بہت مطلب مہتوپورن بات ہے کہ انسان کو مطلب یہ چاہیے کہ ہر کسی چیز میں آپ کو پہلی باری میں آپ جیتو گے نہیں دیکھو اگر آ ہمارا بچہ جائے گا کھیلنے اس کو پھر سمجھ آئے گا کہ ہر باری وہ جیت نہیں سکتا
ہاں بھائی
ان فیوچر اگر اس نے کچھ ایگزام کمپٹیو ایگزام دیا یا نیٹ یا کوئی بھی ایگزام دیا تو وہ مطلب ڈرا اس وہ فیل ہو گیا اس میں تو جب اس کو پہلے سے ہی پتا ہوگا مطلب یہ ہوگا پہلی بار میں جیت نہیں ہوگی جی دیکھو جو بھی محنت کرتا ہے محنت کرنے والے کی جو محنت ہے وہ ضائع نہیں ہوتی بھائی جان ایک نہ ایک دن کامیابی اس کے قدم چومتے لیکن اس میں کیا کرنا ہے میں بس کنٹنیسلی بس اک ردم ردم پکڑنی ہے کہ ہمیں کتنے گھنٹے پڑنے بس آپ کے ہاتھ میں محنت اور محنت گا بس آپ کو بس صبر کرنا ہے اور محنت کنٹینیو رکھنی ہے ہمت نہیں ہارنی ہے جو کہ ہمیں سپورٹ سے سیکھنے کو ملتا ہے
کہ دوں کہ آج دنیا میں ملک کہ بہت سے مشہور کھلاڑی ہیں جنہوں نے مطلب کہ اپنی محنت سے اپنا اپ اپنا ملک کا نام روشن کیا ہے کی وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے ہمیں ان کی طرف دیکھنا جائے کہ وہ کیسے ہیں ہم بھی ایسا سکتے ہیں مطلب کہ وہ بھی انسانی ہے ہماری طرح ان کا پاس بھی دماغ ہے ہمارے پ پس بھی دم آ گے ہمیں ان سے سیکھ لینی چاہے تو ان کی کامیابی کے پیچھے روزانہ کی محنت ہے صبر اور حوصلہ ہوتا ہے تو وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے تو ملک میں مطلب کہ کرکٹ ایک بہت ہی مشہور گیم ہے تو اس کے علاوہ فٹ بال ہے ہاکی ہے بیڈمنٹن والی بال کبڈی اور ایتھلیٹس بھی بہت اچھے کھیلے ہیں تو ہر انسان کو اپ مط کی دلچسپی کے مطابق کوئی نہ کوئی کھیل ضرور کھیلنا چاہے تو سب کھیل سے بچوں میں خود اعتماد پیدا ہوتا ہے جب وہ کسی مطلب کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں تو ان کا حوصلہ بہتر ہے ہوتا ہے تو اگر وہ جیت جاتے ہیں تو خوشی ملتی ہے اگر ہات جاتے تو کہ نئے طریقے سے محنت کرنا سیکھتے ہیں ہے نا تو کھیل ہمیں کی ایمانداری اور کویت کی پابندی بھی قانون کی پابندی بھی سکھاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ کھیل مطلب کہ ہر کھیل کے اپنے اصول ہوتے ہیں اچھا کھلاڑی ہمیشہ قانون کی عزت کرتا ہے اور دوسرا کھلاڑی کی مطلب کہ احترام کرتا ہے نا بائی جان
ماشاء اللہ بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی اچھی باتیں بولے دیکھو آپ نے یہ بولا کہ انسان انسان کو جو کھیل کود سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ وہ ایک وہ بنتا ہے باشعور شہری بنتا ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ کرکٹ اگر اتنا کچھ کر رہا ہے یا کرکٹ کیا کوئی بھی سپورٹس اگر ہم انٹرسٹیڈ ہے کسی میں تو اگر انسان ایک باشعور شہری بن رہا ہے اس سپورٹ سے تو اس سے بڑھ کر کیا ہی چاہیے ہمیں اور ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم کسی کو رول ماڈل مانتے ہیں اپنے مطلب کرکٹ میں یا کسی میں بھی سپورٹس میں تو ہمیں چاہیے کہ کہ جیسے ہم مانتے ہیں کسی کو کل کو ہمیں بھی مان کوئی
ہاں بھائی جان
بائی جان ہمیں تھوڑی بہت موٹیویشن ملتی ہے اس سے ہم تھوڑی اور زیادہ محنت کرتے اور میں نے پہلے ہی بولا بھائی جان کی محنت کسی کی ضائع نہیں ہوتی بھائی جان
ہاں بھائی جان تو آپ کو پتتا ہے اسی کے س س مطلب کہ یہ جو کھیل ہے نا اس سے مطلب کہ ہماری دوستی بھی مضبوط بنتی یہ جب لوگ یہ ساتھ کھیلتے ہیں تو ان میں مطلب کہ محبت بھروسہ اور عزت پیدا ہوتی ہے تو میدان میں مطلب کہ سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور مل کر کر اپنا مطلب یہ بہترین کھیل دکھاتے ہیں تو ہر گھر اور ہر اسکول میں بچوں کو مطلب کہ کھیلنے کا موقع ملنا چاہیے تو تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل بھی بہت ہی ضروری ہے صرف کتابوں سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی میرے بھائی صحت بھی اتنی ضروری ہے کھیل بھی اتنا نا ضروری ہے اور پڑھائی بھی اتنی ضروری ہے تو اگر ہم صحت مند ہوں گے تو اچھی تعلیم حاصل کر سکیں گے محنت کر سکیں گے اور اپنے گھر والوں اور ملک کی بہتر خدمت کر سکیں گے تو اسی کے ساتابھ سے مطلب کہ آج کل لوگ موبائل گیمز کے مطلب رووم بہت ہیڑھ لیکن اصل مزہ مطلب کہ باہر جو دوست ان کے ساتھ کھیلنے میں ہےئے نا تو وہ کہیں نہیں ملتا
وہی ب جان گھر والوں کی بھی یہی مطلب پرابلم ہے کہ وہ بچے کو بولتے ہیں کہ آپ اندر ہی کھیلو ان کا جو مطلب ان کے دماغ میں یہ ڈر ہے کہ ہمارا بچہ کھیلنے گیا ہے یا کچھ اور غلط کام نہ کرے وہ لیکن گھر والوں کو یہ دیکھنا ہے بچے کو چھوڑنا ہے باہر دیکھنا ہے کہ اس کا جو فرینڈ سرکل ہے وہ کیسا ہے تو فون سے زیادہ دیکھو اگر بچہ گیم کھیلے گا فون سے ایک تو اس کا جو دماغ ہے وہ تو ڈسٹرب ہوگا دوسری بات تو اس کی آنکھیں خراب ہوگی تو اس کی
ساتھ سات آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال رکےا اللہ حافظ
اللہ حافظ بھا